ہیلو وعلیکم السلام
ہوں ہوں
بولو جگر چائے
اور چائے میں نے صبح پی میں نہیں پیتی ہوں لپٹن چائے مجھے عادت ہی نہیں ہم اصل میں صبح لپٹن چائے ہی پیتے ہیں مما کو جب سے اسٹامک میں و پن وین وغیرہ رہتا ہے نا اب ہم نے نون چائے بند کی ہم نہیں پیتے اب نون چائے اب ہم صبح ہلکی والی مطلب نا میٹھا کم ڈالتے اس میں شکر کم بہت کم ڈالتے ہے تو ہلکی ہلکی لپٹن چائے پیتے ہیں
اچھا ٹھیک
ابھی عادت سی ہو گئی ہے ورنہ انسان سوچتے ہیں نا صبح میں یوں چاہتی ہے کے انسان ہو جاتا ہے
پکایا کیا ہے سبزی
پانچ پکائی تھی پائیا
اچھا اچھا کیا پائے پکائے لیکن اس گرمی میں پائے کھانا ٹھیک ہے
ئی
گرمی میں پائے کھانا میں نے بولا گرمی میں پائے کھا سکتے
ہاں اس میں کیا ہے یہ تو شو وہ سرد تاثیر ہوتی ہے نا اس کی پائیوں کی ت تاثیر سرد ہوتی گرمیوں میں اچھی ہوتی ہے کھانے
ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک اچھی بات ہے تب تو صحیح بات ہے کوئی بات نہیں اچھا کیا
ٹائم کھا سکتے بولتے ہیں وہ رات میں کچھ فش وغیرہ نہیں کھانی چاہیے ہوں وہ میں نے سنا ہے
پھر کیا اپنے اپنے کپڑے کمپلیٹ
کہاں ابھی مجھے کچھ سوٹس لانے باقی تھے میں نے سنا تھا سورت خزانہ آیا ہے کچھ یہاں گونی خان میں نکلا ہے میں نے بولا وہاں پہ اچھی سیل بہت بھیڑ ہے ہاں
وہاں پہ بھیڑ ہے وہاں کب جاؤ گی اور کب آؤ گی واپس وہاں پہ آج نکل رہا ہے کال باری آئی جائے
ارے اب دیکھو کیا کیا سیون ڈیز میں اگر آپ کو لگتا ہے کوئی ہے پینڈنگ میں سوچ رہی تھی اب مجھے لگتا ہے زیادہ بھی نہیں لاؤں گی پھر ضائع ہی ہوتے ہے نا
اور کیا زیادہ بھی مت لانا آپ ایک کام کرو سیون ڈیز کے لیے لاؤ باقی وہ ہاں باقی وہ ہے نا آپ کو یہ کیا کہتے ہیں یہ
آپ کو پتہ ہے میں سوچ رہی تھی وہ والے سوٹس مجھے کام ہیں جو نا مطلب ٹی سوٹس وغیرہ اور سیون ڈیز کا ایک کام ہے
آپ وہ لاؤ ٹی سوٹ زیادہ مت لے آؤ اور جو ٹو ٹی سوٹس ہے نا وہ پھر ویسے لگیں گے لگانے میں گھر گھر میں لگا
ہاں کجویل ویئر ہاں مجھے ہے ہی نہیں کیجول ویئر وہی سوچ رہی کیونکہ پہلے مجھے آئے گا نا اب ونٹر اصل میں مجھے ج ونٹر آئے گا نا آگے تو سوچ رہی ہوں اس کے لیے تھوڑا سا ہلکے گرم ہونے چاہیے نا سپن وپن میں تو وہ میں نے نہیں لائے ہیں
کیا ہوا کیف آپ کے پاس تو اتنی ساری سی ٹٹرو کے پاس اتنی ساری سیلس ہوتی تھی کیجل سی لی
جو ہاول میں ہے تھوٹرو کیا جو مہاراجی گنج میں ہے
نہ نہ نہ وہ نہیں گلاب آمنٹوٹ ہو نہیں وہ نہٹھرڈ ہو فیورٹ شو علم گری بس ر والا وہ اتنے اچھے کپڑے دیتے میں بھی لالتی میں بھی لاتی ہوں وہیں سے کپڈے میں خود آڈر اتنے اچھے کپڑے ہوتے ہیں اس کے پاس گلا معمو ٹٹرو جو ہے نا وہ گونی وہ لال چوک والا مہاراج بازار والا وہ اتنا وہ مہاراج گنج ہاں نہیں مہاراج بازار کیا ہوا آپ کو
مہاراج گنج وہ ہے نا وہاں بہری کل مہاراج گنج مہاراجی بازار ہو گئے لال چوک سے وہاں سے کہاں ہے
ہاں وہی نا لال چوک سائڈ سے بولا مما ٹوٹرو
نہیں لال چوک سے نہیں ہے وہ وہاں سے ہے بہور کل آگے آتا ہے نا یہ مہاراج گنج مہر ہمم
یہ اس بوہری قدل میں ہاں گولا ماما ٹھٹہرو وہ اس کے پاس مہنگے کاپڈے ہوتے ہیں
مہنگے ہوتے ہیں مگر امپورٹیڈ ہوتے ہیں کے پاس پرسوں اس کے پاس وہ نیٹ نیٹ کا اور میں نے کچھ فلاور والا دیکھا تھا اس کو وہ تھرٹین ہنڈریڈ بولا بول رہا تھا اس میں وہ سوٹ میں اس میں وہ فلاورز تھ کاٹن میں وہ مل کاٹن کچھ بول رہا تھا اس میں وہ تھرٹین ہنڈریڈ کا سوٹ تھا بہت اچھا تھا
میں نے اس کو اتنی اچھی نیڈ دیکھی تھی
ہاں نیٹ کوتی وہ بڑی بڑی وہ نیٹ وہ کتنی اچھا وہ تھری تھاؤزینڈ میں سوٹ
ہاں اس نے بولا تھ تھری تھازینڈ فائیو ہنڈریڈ میں سوٹ ہوگا مجھے ماما نے بولا تھا لاؤ کوئی بات نہیں لیکن میری بہن نے بولا آپ کیا پاگل ہو گئی ہو یہاں پہ بیٹھ کے کیا کرنا ہے آپ کو اتنے مہنگے مطلب مجھے پانچ ہزار کے سوٹ بھی ہے گھر پہ بولا وہ تو لگاتی نہیں ہو اب کیا کرنا ہے ان کا پھر میں نے نہیں کہ ہاں
میں خود سوچ رہی تھی وہ لگے گا سیون ڈیز میں وہ نیٹ والا
ہاں وہ تو لگے گا آپ اس
وہ کتنا پاکستانی ٹائپ میں ہے ہاں اس میں شارٹ شرٹ سلوانی ہے کہ لانگ شرٹ
وہ تو آپ کو آپ کے ٹیسٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے
نہیں اس میں کیا جاچیے گا شارٹ شرٹ کہ لانگ شرٹ
نہیں ویسے تو لانگ شرٹ ہی اس میں جچے گی اور اس میں وہ پلازو
پلازو کی وہ ڈیوائڈر میں ڈیوائڈر میں نا وہ تھوڑا سا ہاں
پروائڈر زیادہ ہوگا پھر تو ڈیوائڈر کے اوپر لو چھوٹی شرٹ ہی ٹھیک ہے
ہوں ہوں ہوں ہوں میں سوچ رہی تھی ابھی ہے نہیں میرے پاس پیسے اب ہو سک اب ہو سکتا ہے یہ لوگ سیل ریمٹ سیلری میں ڈالیں گے فرسٹ تک تھوڑا سا تو پھر اس کے بعد دیکھتی ہوں ابھی پا سو میں نے لایی وہ گرم بلینکٹ ہوتی ہے نا وہ گرم لیف وہ گرم جو ہوتی ہے ونٹر کی وہ میں نے لائی وہ سیل پی تھی ایٹین ہنڈریڈ میں
آپ کو یہ نیا لانا پڑا ان بد بختوں نے کھایا نہ آپ کو
سارا ضایع وورنہ کہ انہوں نے اس رضائی میں اتنا میل چڑھایا تھا وہ یوز کر رہے تھے مجھے میں نے نہیں چھنا میں نے پھر وہ وہ پہ رکھ میں نے سوچا یہ کون اتنی میلی لے جائے گا اس کو کال ر چڑھایا ہے انہوں نے اور نئی نئی بلینکٹ میں نے لائی تھی وہ ای اتنی اچھی تھی وہ میں نے تھرٹی فائیو ہنڈریڈ میں لائی تھی اسی کے فرینڈ کے پاس وہاں جامعہ میں اور وہ چوری رکھی تھی وہ دکھائی نہیں وہ چوری رکھی تھی
وہ چوری رکھی انہوں نے
چہ کی قسم سے پھر میں نے بھی پتاہ ہے میں نے کیا کیا ان کو پھر جو ان کا سے ڈاننا تھا نا میں نے ان کو بولا یہ بھی میرا ہے پھر میں نے ایکسچینج میں وہی اٹھایا مگر وہ نہیں اتنا اب میرے پاس دو الٹ سیٹ ہے ایک تو اب تو ان کا ہے اب
ایک
بلا مجھے یہ بھی میرا ہی ہے میں نے سوچا تو کمل گئی پینتیس کم از کم یہ اب دس پندرہ سو کا ہاتھ میں آئے گا
ہاں یہ بات تو صحیح ہے عادلہ کا بادلہ بادلہ بھی کہاں آپ تھوڑا
ہوں وارنگ ہے اپ کے
پھر تھوا سا جگر کو تھوڑی سی تھنڈک پڑتی نہ مجھے کیا ہو جاتا تو اسے مگر اب انسان کو تھوڑا غصہ ہوا ہے ہم
اچھا ایک بات بولو اس نے مت فون وغیرہ کیا تھا پھر سے
نہیں تب سے کچھ نہیں ہاں اس کے بعد جب کاٹ ہوا نا اس کے بعد کیا تھا ایک بار کانٹیکٹ کیا تھا اس کے بعد بولا اب اچھے سے رہو اب ہو گیا اب ہو گیا یہ ہونا تھا لائف میں اب ہو گیا جی جی میم بہتر سات کیوں ہوا یہ برا وہ یہ بولا اب یہی ہونا تھا قسمت میں یہی لکھا تھا آپ خوش رہو جہاں پہ بھی رہو وہ یہ تو پھر میں نے اس کو بولا کہ اب کی بہن نے بھی بہت زیادہ غلط کی میرے سے اسی بات پہ اس کو غصہ چڑھا
ارے پاگل اسے مت دے اسے کیوں رکھا فون کرنے کا آ مطلب کیوں رکھا
نہیں کہاں
فائدہ ہے
ہوٹل بھی نہیں آپ آے سمجھے کچھ بھی نہیں ہے اس کا پتہ ہاں نہیں نہیں مجھے نہیں ہے خدا قسم مجھے کچھ بھی نہیں ہے ان کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے مجھے پتہ بھی نہیں ہے زندہ بھی ہے کر مر
اچھا یہ کیسے کیئر کرتا ہے آپ کا
شکر الحمد للہ یہ تو فی الحال ٹھیک ہے تو اب دیکھتے یہ ایسا ہی رہنا چاہیے ابھی پرسوں سے نا تھوڑا سا اریٹیٹنگ ہو گیا ہے یہ بھی پتا ہے کیوں مجھے لگ انا میں نے بھی میں بھی ہو گئی خود کیونکہ جاب کی وجہ سے نا میں خود ہو گ ئی اریٹیٹ مجھے بھی برداشت نہیں ہے میں بھی نہیں بات سنتی ہوں اس کی بات بات پہ لڑائی کرتی ہوں مگر یہ بھی ہو گیا ہے یہ نہیں کرتا تھا وہاں سے مگر اب یہ بھی ہو گیا بتہ ہے اس کا بھی ہے نا یہ بھی ہے نا کنٹریکٹ ایکچولی یہ ہے نا کانٹریکٹ یکچولی اس کا بھی کانٹریکٹ ختم ہو رہا ہے تو اصل میں یہ بھی جاب کی وجہ سے اب مجھے تو نہیں کرنی مگر اس کو تو کرنی ہے نا مطلب یہ بھی اصل میں تھوڑا سا فرسٹریٹ ہو گیا ہے یہ بھی سوچ رہے کہ کیا بھر رہا ہے بھر بول رہا ہے فارم وم بھر رہا ہے کر رہے ہیں فل بہت جگہ کر رہا ہے ایپلائی وغیرہ وہ یہ مگر ا اس کے باوجود تھوڑا سا بہت بہت رضلٹ کی ٹینشن بہت ہوتی ہے والا ہی میں سمجھ سکتی کیونکہ میں خود گزری ہوں اس دور سے مجھے پتہ ہے مجھے ایکسپیرئنس ہے ہر دو والا اپنی یہ بھی
اب ایک بات ہے نا شائستہ اب جتنا ہو سکے نا اتنا اب ڈون ٹو ارتھ رہنا اتنا آپ نرم رہنا کیونکہ آپ آپ کے پیچھے بس یہی ہے اب آپ کے آگے پی چھے اس سے اگے اور کچھ نہیں ہے اب بس اپنے آپ کو نہ وہاں پہ میں مطلب واں وہاں پہ جان بوجھ کے یہی سے ملانا ان لوگوں سے خود کو اچھے سے رہنا اب نہ اگر وہ بولیں گے بھی کچھ
ہاں بہت نہیں نہیں ایک بات ہے نا کہ وہ لوگ بہت ہو سک تا مجھ میں یہ غلطی ہوگی مگر اس میں نہیں ہے نہ اس
یہ یہ یہی بات یاد رکھنا یہی بات یاد رکھنا میں نے ایک دفعہ اپنی فرینڈ سے بولا تھا مجھ میں غلطی آ سکتی ہے ان میں نہیں اب چلو کسی دن ہو بھی گیا اوپر نیچے کسی دن بول بھی دیا ساس نے سسر نے یا اسی آپ کے ہسبینڈ نے بول بھی دیا اوپر نیچے لیکن مہربانی کر کے مہربانی کر کے آپ یہاں سے کچھ مت کہنا
ہاں ورنہ کیا اب کیونکہ میرے پاس اب کچھ بھی نہیں ہے ہوں میرے پاس اب کچھ
کہ اب آپ کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے نہ آپ کے لیے نہ آپ کے پاس کھونے کے لیے کچھ ہے نہ آپ کے پاس اب پانے کے لیے کچھ ہے جو آپ نے پایا بہت کچھ ہے اس میں صبر شکر کر کے آگے چلنا بس
جی میں
آگے اور کچھ مت کسی کی باتوں میں مت آنا کبھی کہے گا پتی میرے پاس پیسے نہیں ہے اسی بات پہ لڑ پڑو گی نہیں وہ دن یاد رکھنا جب وہ پیسے دیتا ہوگا جس دن نہیں دے گا نا اس دن وہی دن یاد کرنا ہرسو ہی تو دیے تھے وہ تو کیا تھا بولیں گے میکے زیادہ مت جایا کرو وہی
نہیں اس کو فکر ہے مجھ سے زیادہ میری ماما فکر ہے اس کو وہ بولتا ہے ہم آئیں گے شادی کے بعد کچھ ٹائم کے لیے یہیں پہ رہنے کے لیے آپ ٹینشن مت لے لو ہاں ماما چلو ٹھیک ہے
پٹھا ہوگ پٹھاؤگ بزی ہو چلو ٹھیک ہے اللہ حافظ